ہام ٹھیک ہو
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر وہاں پہ سب کیسے ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے آواز کلیئر آ رہی ہے
ہاں ہاں آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے کلیئر آواز
مجھے بھی آ رہی ہے گرمی کتنی ہے آج آج
کرو
میں نے کیا کھوٹ کھوٹ کیا
فون کو
اچھا ٹھیک نہیں میں نے نہیں کیا یہ تھا پھین
عمیر عمیر نے کی ا عمیر ہاں عمیر بھیا
عمیر ہے دکان پر اس نے بولا میں شام کو کر سکتا ہوں کیوںکہ میں بزی ہوتا ہوں دن بھر اور دکان پر شور ہوتا ہے میں نہیں کرسک تا ہوں اب میں اس کو شام کو بولوں گی اس کے ساتھ پانچ کرنا ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں آپ کو ہوئی کال اب میں اور پانچ آج نہیں اتنی گرمی آج تھی نا بارش تین بجے
ہاں کل بھی تھی تھی بارش
ہاں ہمیں پانی چڑھا تھا ہمیں پانی چڑھا
ہاں سچ میں ہاں امم فیصل نے دکھایا تھا فیس بک پر کہ سری نگر سے بھی کچھ پانی تھا بہت
ہاں گن خھن سے بھی پورا وہاں پہ نقصان ہو گیا پانچ کروڑ کا ہمیں چڑھا یا آنگن میں ہمیں پہلے والا یہ جو سیڑھی ہے نا وہاں تک چڑھا تھا
اتنا پ اتنا کہاں بارش کہاں تھی اتنی
وہاں سے نہیں تھی یہاں سے بہت زیادہ
ہاں ہاں یہاں سے بھی تھی بہت لیکن ہم ہے نا اوپر رہتے ہیں تھوڑا
ہوں ہاں یہ جو فلڈ ایریا ہے ان کو آئے ہاں فلڈ ایریا جو ہے ان کو اے ہے
ہوں ہاں وہی آ آپ کو ہوئی ہاں ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا کھانا
ہاں چائے پی
ہاں نہیں ابھی نہیں پی چاہے ابھی نہیں میں نے سوچا پہلے ٹاسکس کریں گے پھر چائے پیئیں گے اب میں نے اب میں نے مما کے فون سے لاگ ان کیا یہ والا اکاؤنٹ
اچھا ٹھیک ٹھیک اس کے بعد مجھے کرنا وہاں سے
ہاں ہاں میں کروں گی ٹھیک ہے
اں اچھا کیا اچھا ٹھیک اس نے بولا کہ آہن ہاں اور کیا اچھا کیا میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں کسی کے ساتھ کروں
ہاں اب کیا اب ہے نا وہ ماہی بھی کرتی ہے مہندی بھی کر تی میں اب میں آرام سے پانچ
ہاں مجھے آپ کو نمبر دینا ہے رو میں بھول گئی میں دوں گی واٹسپ کروں گی میں ہاں میں واٹسپ کروں گی
اس کو بولا
یہی
آپ نے
ہاں میں نے بولا اس نے بولا دینا تو ہاں
ٹھیک ہے
اسی نمبر پہ واٹسپ چل رہا ہے ابراہیم یہی نا
ارے نہیں نہیں یہ والا نہیں جو جس سے میں نے فون کیا نا ہاں ہاں وہی وہی جس میں نے ڈائریکٹ کال کی ذرا اس کا نام چینج کرو ابراہیم سے نیلم ابراہیم کیوں رکھا یہ میرا نمبر ہے
ہاں میں اب نیلم لکھوں گی ا میں چینج کروں گی ایڈٹ کروں گی نام
ہاں اب وہاں سے موسم کیسا ہے
ابھی تو دھوپ ہے پہلے تھی صبح تھی ان دے رہا ہی جیسے ہی جیسے لگ رہا تھا کہ بارش پڑ جائے گی ابھی تو ٹھیک ہے وہاں
یہاں پہ بھی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ دھوپ ہی ہے یہاں پہ دھوپ ہے
وہ ارشاد دیدی ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اور اس نا وہ اس کا کیا ہوں ہوں ہاں گھر میں ہی ہے
ا ہ
مجھے بھی سمر ویکیشن ہوئی نا تو میں نے سوچا اب ان دنوں یہی کروں گی اور پڑھوں گی بھی اب ہمیں منڈے اب ہمیں سنڈے جانا ہے دعوت پہ بارمولہ سنڈے شام کو جائیں گے ہم ہاں سنڈے
پھر کب ہے
ا مہندی بیٹے کی بیٹے کی مہندی رات ان کو سنڈے ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہون جیسے نا ہمیں تھا بھائی کی پہلے آریف بھیا کی پھر ان کی
ہاں اون تین کی جیسے سائمہ دیدی اور آئیس اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں ویسے ہی ان کی بھی اب اچھے سے ویسے ہی ہاں وہ سنڈے سے اب جائیں گے نا ہم
راوہ اس کو کیا اس کو فرق ہے اس کو رکھنا ہوتا نا رات کو کچھ آکسیجن
کس کو
ارشاد دیدی کو کچھ اس نے بولا
آکسیجن نہیں وہ ٹیسٹ ہے مشین وہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ہاں
اچھا وہی اس نے ہی بولا تو میں مجھے کیا بون آپ نے خود بولا تو مجھے اسی نے بولا کہ مجھے سکس منتھس کے بعد کچھ ٹیسٹ کرنا ہے تو مجھے انہوں نے ہی بہت لوگوں نے بولا وہاں کہ اس کو آکسیجن لگانا پڑتا مجھے کیا پتا تھا
نہیں نہیں اوک
اچھا ٹیسٹ ٹیسٹ ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا میشین پھر سکس منت ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے
کوئی کرنی ہاں ہاں ایک ایک مہینے کی کے بعد ہاں ہاں کیا ایک تو اب اس کو اور یہ کرنا تھا
اچھا ٹھیک جب وہ شادی پر اس کو ضروری لگانا ہوتا ہے
ہاں وہ ضرو ری لگا وہ نہیں لگے ہیں وہ لیا نہ اس کے پاس اب وہ پانچ
مجھے پاتا ہے مجھے پاتا ہے اچھا ٹھیک
پندرہ دن پے اس کو کچھ مونتس تک ہاں وں کچھ منتھ پھر اور کچھ منتھس کے بعد آیا سمجھ یہ فورٹین ڈیز تک دیکھنا ہوتا ہے پہلے اس کو فورٹین ڈیز کا تھا پھر ایک مہینے کا اب دو مہینے کیا ہوگیا اس میں
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا آگے اب میں کروں ا اس کے بعد کہ آپ ہی کرو وہی سے کال
کرو کرو کرو کوئی بات نہیں ہاں ہاں ایک میں کروں
بولو گے
ایک آپ کرو پھر میں کروں
ٹھیک ہے
کروں گی پھر آپ پھر میں
بیچ میں مائک مائک کچھ ایشو ہوتا ہے مائک کو
پتا نہیں اس کو کیا پرابلم ہے دیکھو ہم کیا کریں گے اس کو نہیں ہوتی ہے کال
ہاں
اس کو نہیں ہوتی ہے اب
آج تم نے کیا ابھی فون دیکھو ہاں
انہیں دیکھا اسی کی بات چل رہی ہے اسی کو فون کیا رکو میں اس کو بولوں گی میرے ساتھ بات کر رہی ہیں مجھے ڈسٹرب مت کرو
اچھا ٹھیک
کیوں کاٹا مت
نہیں کاٹا نہیں میں نے
ہیلو ہلو
ہاں یہ چل رہا ہے ہاں ہیلوچ
آواز آ رہیا
ہ ہ ہ ہاں ہاں آ رہی ہے بیچ میں مائک مائک کی کچھ پرابلم ہوتی ہے مائک ہاں ہیلو مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز بیچ میں مائک کو کچھ پرابلم ہوتی ہے
مائک پرابلم کیا پرابلم رکو ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں
بس بس اب ٹھیک آئے اب کلیئر آئی آواز ہاں آئسم کیا بول رہی تھی
اب پتا نہیں وہ کیا بول رہی تھی میں نے پوچھا نہیں میں نے بس اس کو اتنا بولا یہ میرے ساتھ اقرا بات کر رہی ہیں دٹس وائے میں نے اسکو بولا یہ میرے ساتھ بات کر رہی ہیں میں کام کر رہی ہوں وسے ابھی ہو گئے ہمیں کتنے میں آٹھ ہو گئے ہیں اب دو ہی منٹس ہیں
ہاں ہاں اب آپ کو ہی کاٹنا ہے آپ نے ہی کیا نا
ہاں ہاں مجھے پتا ہے
وں ہا پھر ا یہ مجھے کچھ بولنا تھا میں بھول گئی
بولو بولو آجاؤ امم کیا اب جانا ہے مما کو بڑی مما کو مجھے رابو کو اور جانا ہے کھالی کو
آپ نے بولا رابو نہیں مانتی تھی
اب جائے گی وہ آب جائے گی اس کو میں نے بولا جائیں گے مزہ آئے گا بسم دی بھی ہے نا اور اس کی یہ بھی ہے بھاھی بھی ہیں بسم دی کی
ہاں تائین بھی ہوگی تائین بھی
ہاں ہاں تائیں کو یہاں کیا کریں گے یہ ہ اور تین دنوں کے لیے جانا ہے نا
ماں کے بغیر نہیں رہ سک
تا اب یہ کیا بولتے ہیں اس کو یہ نا مجھے لگتا ہے اس کو فون میں پرابلم ہے کچھ اس لیے بیچ میں مائک کو کچھ ہو رہا تھا
ہاں نہیں اب ائی کلیئر
اب آئی کلیئر اچھا ٹھیک ہے پھر
ہاں
میں دیکھوں گی کتنے اب ایک ہی منٹ ہے اب ایک ہی منٹ ہے اس کو بکواس کرنا پڑتا ہے اوپر سے مجھے بات ہی نہیں آتی ہے پتا ہے وہ وہ جو جب میں ماہی کے ساتھ کرتی تھی نا ماہی وہی سے بولتی رہ تی تھی ماہی کا مجھے ٹینشن نہیں ہوتا تھا وہ ایزیلی مجھے ہو جاتا تھا ماہی ادھر ادھر کا بول تھی پورے خاندان کا تو میں نے اس کو
نہیں دیتی کرنی یہاں سے میں پر چھپ ہی کرتی تھی میں نے بھی کیا نہ ان
میں نے بس اس کو ہان نہ بولا ہاں نہ بولتی تھی بس وہ کہاں چپ کر کے بیٹھتی تھی وہ کچھ بول ہی نہیں میں یہ سوچ رہی تھی اچھا ہی ہوا چلو یہی بولتی ہے زیادہ
بات بولوں میں ایک بات بولوں مہندی بھی یہی کرے گی مہندی آپ کو مہندی کو بھی جواب دینا ہے ہاں یا نا بس
ہاں سچ میں تو و تو اچھی بات ہوئی نا مجھے اسی میں مزہ آتا ہے پتا ہے وہ اسی لیے میں بول رہی تھی میں ماہی کے ساتھ با اور پانچ کروں گی کیونکہ وہ کچھ بولنے ہی نہیں دیتی ہے
نا پانچ
ہاں میں کروں گی اس کے ساتھ
کاٹو کاٹو
چل میں کاٹتی ہوں